وعلیکم اور فرمائیے کیسیے ہیں آپ
ہم تو بڑھیا آپ بتائیں آپ کیسی ہیں سب کہہ رہے
ہاں سب خریت سے ہیں اور آپ کا کھانا ہوگ گیا
جی ابھی تو اتنے ٹائم پہ تو ہم صرف ناشتہ کر کے بیٹھے اور سوچ رہے ہیں کہ کھانے میں کیا بنائےیں
بالکل اس ٹائم پر تو ناشتہ وغیرہ ہی ہو پاتا ہے کھانا وغیرہ تو بی ایک دو بجے ہوگا ہمارے گھر پر ہماری امی نے چاول بنا دیا سبزی بنانا باقی ہے تب انہیں کی تیاری ہو رہی ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ابھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بناائے
بالکل یہی جب ہم گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں نا تم جلدی دس بجے تک کھانا وانا بن کے کھا پی کے سب فری بھی ہو جاتے ہیں
تھوڑی وقت کے ساتھ چلتی ہے
بالکل تو گیارہ بارہ بجے کوئی ناشہ کرنے کا ٹائم رہتا ہے
وہی تو
اسی سمے پہ ہی ہو پاتا ہے
جی سارے کام کرتے کرتے سمے کا پتا نہیں چلتا پا
بالکل اور گاؤں وغیرہ میں تو جلدی دوپہر شام کے ٹائم پر بھی سات بجے سارے سات بجے تک کھانا وانا بن فری ہو کے آٹھ بجے تک کھ بھی لےتے
اور یہاں اگر دیکھا جائے تو سب لوگ اپنے فون میں رہیں گے اور اس ٹائم پہ تو سب کو چائے پینے کی آتی ہے پھر شام کی چائے پی جاتی ہے گرمی میں تو شکنجی پیتے ہیں لوگ اب بارش کا سمے آئے گا تو وہ چائے پک پکوڑے کا ٹائم ہو جائے گا
بالکل ہمارے یہاں پت آج بارش بھی ہوئی ہے تو تھوڑا ٹھنڈ ٹنڈا موسم ہے تو اچھا لگ رہا
جی اتنے جس جس طریقے کی گرمی نا آج بارش ہوئی ہے ہمارے یہاں بھی تھوڑی راحت ہے
ا ایسا دیکھا ج تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف گھر میں گرمی تو لگ ہی رہی ہے بس تھوڑا باہر تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے گھر میں تو گرمی لگ ہی رہی ہے
یہ تو صحی کہاات نے
اور اس کی وجہ سے پالوشن وغیرہ بھی کتنا پھیل جاتا ہے کتنے آج کل پردوشن وغیرہ بھی کتنی زیادہ ہو رہی ہے
جی آج کل تو پردوشن کے لیے مطلب پردوشن جن جن چیزوں سے رک سکتا تھا وہ ساری چیزیں بھی تو ہم ہمیں خود خراب کر رہے ہیں
بالکل سب پیڑ وغیرہ خود ہی کاٹ رہے ہیں بارش کم ہو رہی ہے پردوشن اپنے آپ بڑھتے پ ہی جا رہا ہے ہمارے کالج کہ یہاں پر تو دیکھو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ بنتا ہی رہتا ت اتنا پردوشن ہوتا ہے کہ سانس لینے میں بھی وہاں پہ اتنی دقتیں ہو جاتی ہے
کہ جس یہ کہا اپ نے جیسے انڈس وغیرہ کو لے لو وہاں پہ اس طرف انڈسٹری وغیرہ بھی تو کتنی زیادہ ہے اور وہ اتنے زیادہ کیمیکل چھوڑتے ہیں ہوا میں پھر پانی بھی کتنا گندا ہو جاتا ہے ان کے کیمل کی وجہ سے
بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو جانور ہوتے ہیں پنکشی وغیرہ رہتے ہمارے ساتھ ساتھ ان کو بھی کتنی تکلیفیں ہوتی ہے
یہ بس بالکل صحی کہا آپ نے
آگے کے یہ سوچ آگے ہم سوچتے رہ رہے کہ یہ بنائیں گے بلڈنگ وغیرہ بنائیں گے پھر اس کے چکر میں پیڑ وغیرہ کاٹ جاتے ہیں پھر اتنا پردوشن وغیرہ پھیل جاتا ہے سانس لینے میں ک کبھی کبھی اتنی د قتیں ہوتی ہے
جی بھائی سوچے نا مطلب کتنی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کے چکر میں دیکھا جائے تو ہم سوچتے بھی نہیں ہے کتنی بڑی بڑی انڈسٹری سوچتی بھی نہیں کہ کتنے کیمیکل وغیرہ ہم پانی میں چوڑ رہے ہیں اور کتنے جو غریب لو ہیں وہ وہی پانی پیتے ہیں جو بہ کر آتا ہے جو آ نلوگ وغیرہ میں آتا ہے اور اس میں بھی کتنا کیمیکل ہوتا ہے
بالکل یہ سب کی وجہ سے ہم اپنی صحت بھی اتنی ہی خراب کرتے جا رہے ہیں
جی اور دیکھا جائے تو مطلب ہم بھی کچھ کم نہیں ہے کتنے لوگ تو مطلب ہمارے یہاں ایک وہ ہے مطلب برج جیسا ہے وہاں پہ کچرا پھینکتے ہیں سوچے وہ بہتا پانی ہے اس میں ہم خود کچرا پھینک رہے ہیں وہ بہتے پانی کو ہم خود گندا کر رہے ہیں پھر ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا
بالکل گندگی ہم خود ہی کرتے رہ پھر ہم لوگ خود ہی دوسروں کو ہی دوست دتے رہتے ہیں پہلے سدھارنا پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں گے نا تو ٹھیک تھوڑا بہتتر ہوتا ہی رہے گا
جی سوچے نا مطلب ان اوپر سے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں اور آج کل کے بچے پہلے سے مطلب پہلے زمانے سے مقابلہ کیا جائے تو ابھی کے بچے تھوڑے کمزور بھی ہوتے ہیں کیونکہ اوپر سے
پہلے کے ٹائم پر پہلے کے ٹائم پر سب شد وغیرہ ہوا رہتی تھی گاؤں میں پہلے اتنا فیکٹری وغیرہ نہیں رہتا تھا تو شھ ہوا گاؤں کی شھ ہوا میں لوگ پستے بڑھتے تھ کھیل کود کرتے تھے تو کیا شانتی وورہم محول تھا سانس لینے میں بھی زیادہ تکلیفیں نہیں ہوتی ت باہر کھیل کود کرتے تھے اب تو بچے گھر ہی میں رہتے ہی یہ سانس بھی لینے میں اتنی دقتیں ہوتی ہے آجو بازو دیکھو تو شور شرابا تو رہتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں پ بنتا ہی رہتا ہے کبھی روڈ کا کنسٹرکشن چالو رہتا ہے کبھی بلڈنگیا بنتی رہتی
جی یہ تو بالکل صحی کہہ رہی ہیں آپ کہ مطلب ہر سم ہر پرکار کا پردوشن صرف بڑھتا ہی جا رہا ہے شاید پانی کی گندگی ہوتی چاہے ہوا کو ہوا کی گندگی ہو ہمارے آس پاس جو گندگی ہوتی ہے وہ اور اب ابھی تو کنسٹرکشن کے نام پہ سب سے اوپر ہمارے یہاں پہ صرف آواز کی گندگی پھیل رہی ہے کہ مطلب اتنی زیادہ آواز کرتے ہیں وہ کنسٹرکشن کے ٹائم میں کتنا دھول وغیرہ اڑتا تا ہے
اس اس اس میں تو سب حد سے زیادہ دھول مٹیاں اڑتی ہے اتنی اڑتی ہے کہ کچھ دکھائی تک نہیں دیتا ایسا لگتا ہے کہ جو ٹھنڈی میں اوس گرتی ہے نا ویسا ہو جا ہے پورا اور سانس لینے میں اتنی کھانسیاں ہونے لگ جاتی ہے کسی کسی کو سانس لینے میں اتنی تکلیفیں ہو جاتی ہے کہ اسی وقت
جی ہم تو کبھی کبھار سوچ رہے ہیں نا کہ ابھی آنے والا سمے ایسا ہوگا جیسے ابھی دلی میں دلی کے حالات ہیں
دلی کا تو بالکل دلی میں تو کچھ زیادہ ہی حالات خراب رہتے وہاں پر جیسے دیوالیوں کے ٹائم پ پٹاخے وغیرہ پھوڑتے تو اس سے بھی ان کے یہاں پہ اتنا پردوشن ہو جاتا ہے کہ سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے سرکار تو منع بھی کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں جتنا ہو سکے اتنا نہیں جلائے کیونکہ بعد میں ایک بار سب تو پٹاخے وغیرہ جلا لیتے جو بعد میں جو دو دن کے بعد جو حالت خراب ہوتی ہے اس کی تو بات ہی مت پوچھو
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اگر دیکھا جائے تو دلی جیسی حالت ابھی پورے بھارت میں بھی ہو سکتی ہمارے پورےوم ملک میں ہو سکتی ہے دیکھا جائے تو کیونکہ مطلب پردوشن اتنا جتنا بڑھ رہا ہے جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس طریقے سے تو ہمیں لگتا ہے کسی دن ہمارے یہاں جیسے ہم واٹر پیوریفائر لگا کر ابھی ہم پانی کی گندگی صاف کر کے پیتے ہیں ویسے ہمیں ہوا کے لیے بھی وہ لگانا پڑے گا
بالکل اب وہ بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوگا
یہ تو بالکل امدہ باد کہی آپ نے وہ بہت مشکل سے نصیب ہوگا ملے گا اتنے زیادہ مطلب پیسے ویسے کا بھی وہ چکر ہو جائے گا نا
بالکل آج کل یہ سب کنٹرول کیا جا سک سکتا ہے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگاؤ ایسی کام کرو جہاں کسی کو نقصان نہ ہو انڈسٹری وغیرہ بھی بناتے ہیں تو ریسیڈینسل ایریا وغیرہ میں تو بنانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ لوگ وغیرہ وہیں پہ ہی رہتے ہیں تو وہیں پہ بنائیں گے تو فیکٹری وغیرہ سے دھواں نکلتا ہے ان کے آوازوں سے بھی ہوتا تو سب دیکھا س یہ سب طریقے سے نقصانی ہی نقصانی ہی ہوتا رہتا
جی مطلب اگر دیکھا جائے نا تو ہمارا یہ پہ آس پاس لوگوں کو مطلبپ جو کوڑا کچرا ہوتا ہے وہ جلانا نہیں چاہیے مطلب سکار بھی اگر اتنی آگے بڑھ کر آ رہی تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر آ کر ان کا ان کی بھی مدد کرنی چاہیے جیس کتنے لووں کو ہم نے خود نے دیکا کہ وہ سارا کوڑا جلا دیتے ہیں
بالکل یہ سب چیزوں سے تو پردوشن اور ہی بڑھتا ہے جب کچرا وغیرہ سے ڈالتے تو پردوشن بھی بڑھتا ہے اور اس میں پتاہ نہیں کون سی ٹائپ کی جو کیمیکل وغیرہ رہتی ہے وہ سب چیزوں سے سانس لینے میں بھی کافی دقتیں ہوتی ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ مطلب اگر آپ مطلب ہم اگر سامنے سے ہو کر یہ سارے کوڑے کچرے جلانے کے بجائے ہم سارے گیلے کچرے الگ سوکھے کچرے الگ جو ریسائیکل ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا ہے وہ ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے ہم صف ایک چھوٹی سی چیز اسٹارٹ کریں گے تو اس سے ہمارے آنے والے بھشیہ ہی اچھا رہے گا کل کو ہمارے جو آنے والی کوم رہے گی وہی اچھے سے رہ پائے گی کیونکہ جو بچے ابھی ابھی مط جو بچے ہو بھی رہے ہیں وہ اتنے مطلب کمزور ہو رہے ہیں پہلے کے کے مقابلے کیکہ ابھی ان کے لیے سانس لینے کے لیے زیادہ پیڑ نہیں ہے اور جو تھے ان کو کاٹا جا رہا ہے کنسٹرکشن کے نام پہ
بالکل ایسا دیکھا جائے تو نئے نئی چیزیں لانی چاہیے کہ پیڑ وغیرہ لگانا چاہیے پر آج کے کوئی کوئی یوا وغیرہ کا بھی ہم نے دیکھا ہے ٹی وی وغیرہ میں کہ وہ لوگ خود سامنے سے آ کے جو ندیاں وغیرہ رہتی ان کو صاف ست ترا بھی کرتی ہے ہر سنڈے کے جا کے جب چھٹیوں کا دن رہتا ہے نا تو ند نی میں بھی کتنے کچرے وغیرہ ہو جاتے بیچ کے بیچ پر دیکھو تو اتنے کوڑے دان سب پھینک دیتے
جی مطلب یہ ہمیں بھی مطلب سامنے سے ہمیں بھی تھوڑا ایسا ساس ہونا چاہیے کہ ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو ہم وہاں پہ گندگی چھوڑ کر نہ آئے
بالکل ہم اب کہیں بھی جائیں تو گندگی وغیرہ تو کرنی ہی نہیں چاہیے سب کچرا وغیرہ رہتا ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے کچرا لوگ سب یہیں پھینک دیتے کوورے دن رہتا ہے تبھی بھی کوئی لوگ ادھر ہی پھینک دیتے ہیں تو کچرا ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ کوڑے دان رکھا تو اسی میں ہی کچرا وغیرہ پھینکے تاکہ دوسروں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے کتنا صاف ستھرا کرنا پڑتا
جی ہم نے تو کئی ملکوں میں دیکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے بڑے سخت قانون ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے وہاں کی جگہ بہت صاف ستھری رہتی ہے
بالکل یہ سب ہم خود اپنے آپ پر بھی لاگو کریں گے نا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
ہلو
ہمنے آپ سے شروعات کریں گے کہ گندگی نہ کرے ہو سکے تو پیڑ وغیرہ نہ کاٹے پانی کرے پانی میں زیادہ گندگی نہ
جی بالکل صحی کہہ رہے ہیں آپ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اپنے یہاں سے ہی شروعات کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی ویسے آج آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگ کہ آ کے بھی اتنے عمدہ خیالات ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں
بالکل ہم کو بھی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
چ چلیے خدا حافظ